ہیلو وعلیکم السلام سو
آب ٹھیک ہو اچھے سے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک اچ س گھر پہ سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک ہےپ آپ سب ٹھیک ہے
ہاں
چائے اب نہیں کی
کیوں
ابھی یہ لوگ اٹھے ہی نہیں
پاپا گئے
ہاں پاپا تو گئے ہیں میں تو تو سوئ ہی تھی مجھے پتا ہی نہیں کچھ
پھر کس نے اس کو چاے دی
کبھی نہیں
اچھا مطلب آب ابھی بستر میں ہی ہو
تو میں نے دویا واپس نئایا ہیااٹھی تھی اس لی
او ٹھیک آج میں سونچ رہی تھی کہ ہم سب دوست مل کر پکنک پر چلے
ہاں میں یہ تو آج میں سونچ رہی تھی کہ ہم دوست مل کر پکنک پر چلے
بہت اچھا خیال ہے کافی عرصے سے ہم سب کہیں گھومنے نہیں گئے
بالکل روز کی پڑھائی اور مصروبت کی تھکان سے ہو جاتی ہے پکنک سے تھوڑا فریش محسوس ہوگا
صحیح کہا آپ نے ا تم نے کوئی جگہ سونچی ہے
زہن میں دو تین جگہوں کے نام ہے ایک تو شہر کے ب بڑا پارک ہے اور دوسرا ندی کے کنارے والا ریزارٹ
ہاں مجھے ندی کے
ہاں اور وہاں ہاں درختوں کی چھاؤ بھی ہوتی ہے تصویریں بھی بہت اچھی آتی ہے
بالکل صحیح کہا ویسے پکنک کس دن رکھنا چاہیے
میرے خیال ہے ویکینڈ بیسٹ رہے گا سب لوگ فارگ بھی ہوں گے
صحیح سٹرڈے یا سنڈے
سنڈے بہتر ہیں سٹرڈے کو کچھ لوگوں کی کلاسز ہوتی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ اپنے قریبی دوستوں ہی بلا لیتے ہیں زیادہ لوگ ہوں گے تو انتظام مشکل ہو جائے گا
ہاں
ہاں بالکل اب کھانے کا کیا پلان ہے
کھانے کا پلان پکنک کا مذاق تو کھانے سے ہی ہوتا ہے نا
ہاں یہ بات تو صحی ہے
بالکل میں سینڈوچ اس بنا سکتی ہوں
بہت اچھا میں پاستا اور فائز بنا لوں گی
ہ اور ڈرنکس کا انتظام کون کرے گا
شاید ثناء اور عائشہ کر سکتی ہے
اور ڈیزرٹ
آئس کریم لے جانا مشکل ہوگا کیک یا کب کیک لے چلتے ہیں اچ
تق کہ زیاد آسان رہے گا نا
ہاں اور کچھ فروٹس بھی نہیں چلتے ہیں
واٹر ملن آپل اور آریج
پرفیکٹ ہیلدی آپشن بھی ہو جائے گا
صحی کہا آپ نے ہ وہاں پہنچ کر ہم کیا کیا کریں گے
سب سے پہلے تھوڑی پھر واک کریں گ
پھر گروپ فوٹوز لیں گے
ہاں اور فنی ویڈیوز بھی بنائیں گے
مجھے یاد ہے پچھلی بار
ہاں میوزیکل چیئرس اور بیڈمنٹن
صحی ہم اس دخ
میں کرکٹ میں بہت کمزور ہووں
کیا بول رہے ہو میں نے کہا میں کرک کرکٹ میں بہت زیادہ کمزور ہوں
اچھا ٹھیک
نہیںے یہ بہت مل پسند آئی
ہوں ویسے موسم کاب اچھا رکھنا ہوگا
ہاں اگر بارش ہوئی تو تو مشکل ہو س س مجھے بہت
اگر بارش یہ میں ویدر فورکاسٹ چیک کر لوں گی
گا شکریہ اور فرسٹ ایڈ باکس بھی لے جانا چاہ گے
بالکل سیفٹی سب سے پہلے ہے
اور اور گاربیج بیگس بھی لے چلتے ہیں آپ
یہ انوائرمنٹل ریسپانسبلٹی بھی ضروری ہے بہت زیادہ
پسند نہیں کہ لوگ پکنک کے بعد کچرا چھوڑ دیتے ہیں
مجھے بھی ہمیں جگہ کو صاف رکھنا چاہیے
ویسے تم پکنک میں سب سے زیادہ کس چیز کا انتظار کرتی ہو
سچ کو تو دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے
میرے لیے بھی یہی بات سب سے خاص ہوتی ہے
آج کل سمب موبائل میں محسوس رہتے ہیں کی سب دوست ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے
اس لیے ایسی ایکٹیویٹیز ضروری ہے
ہاں ا ہم ایک چھوٹا سا ٹیلنٹ شو بھی کر سکتے ہیں
یہ تو بہت زبردست آلیہ ہے
کوئی بوڈ سائے کوئی جوک سنائے
اور کوئی سنگنگ بھی کر سکتا ہے
ہاں بس میری سنگنگ سب سے بہچارا
ہاں اتنی بری بھی نہیں ہوگی
تم نے کبھی میری سنگنگ سنی ہے
اچھا پھر پکن میںسن لوں گی
پھر تو سب بھاگ جائیں گے
ایک کوسا فڈ چرلیے
تو
اس سفر میں بھی آئے گا سونگس گات پ میںز آتے ا بالکل
مجھے لگتا ہے یہ پکنک بہت یادگار ہوگا
شء اللہ اگر پلاننگ اچھی ہو تو ہر پکنک یادگار
میں ابھی گروپ میں میسج کر دیتی ہوں
ٹھیک ہے سب کی اویلیبلیٹی پوچھ لو
ہاں ہاں میں اور بجٹ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں
تاکہ سب کے لیے آسانی رہے مجھے لگتا ہے خرچہ بہت کم ہو گیا بالکل صحیح ج حافظ
آ میں بھی کافی آج سے بعد سب دوست اکٹھے ہوں گے ہاں ت تو پکنی خاص ہوی چو چلو امید کرتے ہیں کہ موسم بھی ہمارا ساتھ دے
انشاء اللہ
انشاء اللہ
میں نے ابھی گروپ میں میسج بھیج دیا
بیج دیا ہے کسی نے کچھ بولا ہے کہ کون اویلیبل ہے کون نہیں ہاں سنا نے فن رپ کیا
میں نے فورا اپ کو میں ضرور اؤں گی
اوکے اور عائشہ نے
اور اس
اس نے بولا کہ میں پہلےوں سےشب ایسا ہے کہ پن پرمیشن لے کر بتیا گیا تو ٹھیک ہے انکو بولنا کہ جلدی کرے تاکہ آج بھی ہمارا پلان جابٹ نہ ہو جائے
جی مجھے بھی لگتا ہے مل ج پرمیشن ملنی چاہیے پنک کے لیے آپ کوئی آؤٹ فٹ سوا ہے مب ویسے آپ کے پکنک کے لیے کوئی آؤٹ ف پہنچ
نہیں ابھی تو کوئی نہیں لیکن سوچ لیں گے
تو لینی ہوتی ہے
کیا لینی ہوتی ہے
تصویریں
ہاں اور کیا بالکل
یہ بات بھی صحیح ہے میں کمفرٹیبل کپڑے پہنوں گی
تھا میں تو کسم سے یہی بولنے والی تھی کہ مطلب پکنک جاتے ٹائم نا کچھ ایسا پہن لو کہ جو گھر کا ہی لگے کیک مجھے اچھا ہی نہیں لگتا باغی کبرو میں مطلب وہاں گھومنا پھرنا
اس میںتا ہے انسان نا
کپڑوں کی چنتا لگی رہتی ہے کہیں یہاں سے کچھ نہ ہو وہاں سے کچھ نہ ہو اگر تھوڑا سا مطلب ہلکا ہھلکا پہنیں گی تو وہ تو بالکل بہتر رہتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے چلو پھر کرتے ہیں تیاری
اور مجھے بولو یہ کہ آپ کیا لاؤ گی خود اپنے سے بنا کے
میں بو رہی ت نا سینڈوچ بناؤں گی بنا کے
ہاں اور جو وہاں سے آپ کی فرینڈ رہ آپ کی
ٹیک
ؤ گ تو اچھےلو جب اور میرے لیے کیا پروگرام ہے میرے لیے کیا رکھا ہے
جو آپ کو اچھا لگے بنانا
نہیں آپ جو بتائیں گے وہی تو لائیں گے ہم چلو مجھے لگتا ہے میں تو بریانی لاؤں گی چلو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ